لوگم
وعلیکم السلام
کیا حال ہے ٹھیک ہو
شکر اللہف سب ٹھیک ہو
ہاں میں بھی ٹھیک ا پ سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک کیسا ہوا آپ کا دن آج
بس چلتا ہے ایسے ہی اور آپ نے کھانا وانا کھایا
نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے کھانے کا ان تو بعد میں لیٹ ہی کھاتاتا ہے آفرییکہ
نہ نہ ابھی نہیں
وہی
آپ پہلے جلدی کھاتے تھے نا
ہاں اب نہیں وہ تو ونٹر میں ہوتا ہے ابھی گرمی ہوتی ہے نا
نہیں مجھے مجھے تو بچپن کا یاد ہے جب میری سہیلی بولتی تھی مجھے
ہاں اور ابو بھی ابھی ادھر ہی ہے نا دادی کے گھر پہ وہ بھی نہیں آیا
ہ چلو ٹھیک ہے
اچھا مجھے بولا آپ کو بچپن کی یادیں یاد آتی ہے کبھی کبھی
ارے ہاں بہت
بہت زیادہ کبھی پرانی تصویریں لونا تو دل عجیب سا ہو جاتا ہے لگتا ہے کتنا خوبصورت وقت تھا ہاں سچ میں وہ وقت بھی کلنا خوبصورت تھا تب زندگی کتنی سم ل تھی نا نہ اتنی فکر ن ناسٹریس بس ہسی مستی اور سکون تھا سر کیا سب سے اچھی بات پتا ہے کیا تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی مل جاتی تھی ہاں جیسے نا بارش ہوتی تھی پھر بارش ہوتے ہی باہر بھاگتے تھے ا تھے ہم سارے
اور کیا کاغذ کی کشتیاں بنانا
ہاں اور پھر اپنی کشتی کو سب سے بیسٹ سمجھنا
ہاں ہاں بالکل یاد ہے گلی میں کتنا کھیلتے تھے ہم
ہاں چھپن چھپائی اسٹاپو پکڈم پکڑائی پورا دن بس وہی ہم کرتے تھے توب
اور کیا گھر والے چلاتے رہتے تھے اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ ہم پھر بھی نہیں مانتے تھے
ہاں لیکن ہم سنتے کہاں تھے پھر
ہے نا سچ میں لیکن جب تک ممی خود باہر نہ آ جاتی تب تک کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی
ہاں اور پھر ڈانٹ کھا کے بھی اگلے دن وہی رپیٹ کرتے تھے
اور کیا بچپن میں ڈانڈ بھی اتنی دیر تک یاد
کھی یاار نہیں رہتی ھمم اب تو کوئی ایک بات بول دے تو پھر دل پہ لگ جاتی ہے
صحیح بات ہے یار سچ میں بچپن کا دل بہت ہلکا ہوتا ہے یار
ہاں یاد ہے اسکول جان کی ایکسائٹمینٹ
اور کیا بہت زیادہ یونیفارم پہننا نئے شوز نئی بکس کی خوشبو بہت مزہ آتا تھا
بکس پہ نا کور لگانا اس کے بغیر تو ہم جاتے ہی نہیں تھے
اور کیا ہاں ہاں ہ ان پر
ان پر نام لکھتے وقت لگتا تھا کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہاں اور اسکول کا لنچ بریکس کتنا مزہ آتا تھا ان میں
ہاں اور کیا بہت زیادہ سب ایک دوسرے کا ٹفن کھاتے تھے
آلو پراٹھا ہوتا تھا اس کے پاس بھیڑ لگ جاتی تھی
اور کیا جس دن ٹفن پسند پسند کرنا ہو اس دن چپ چاپ خود ہی کھا لو
ہاں ہاں سچ میں
ہوں یاد ہے اگزامس کے ٹائم سب بولتے تھے میں نے کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں پڑھا
پھر وہی بچے سب سے زیادہ نمبر لاتے تھے وہ ہمیں اصل میں بے وقوف بناتے تھے
اور
آ پتا ہے پ کتنا غصہ آتا تھا اس ہ لیکن پھر بھی دوستی ختم نہیں ہوتی تھی
اری نہیں یار بس
تاٹ ہوتی تھی نا ہاں ایک دن بعد بند دوسرے دن پھر ساتھ میں کھیلنا
ہ اور کیا نہ ہی ایٹیٹیوڈ نہ ہی ایگو نہ کچھ تھا دل صاف تھا اچھا تھا
سچا دل ہوتا تھا تب تب کیا پتا تھا ہمیں ایگو کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے
ہ صحی بات ہے مجھے نا عید کا وقت بہت یاد آتا ہے
مجھے بھی چاند راخت پہ مہندی لگانا ہاں چوریاں لینا نئے کپڑے پہن کے باہر باہر بار بار شیشے کی طرح دیکھنا اور عیدیں ملتے ہی خود کو امیر سمجھتے تھ ہلو ہیلو
ہے ن لیک
لیکن اس وقت خوشی تھی ہاں اور شادیوں میں جانا
ہ اور کیا ہاں بس کھانا اور ڈانس کا ایکسائٹمنٹ ہوتا تھا اور کزنس کے ساتھ پوری رات جاگنا
ہاں یاد ہے نانی کے گھر کے وکیشنس میں کیا مزہ آتا تھا
اور کیا ہو
وہ تو بہت اچھےے د ہوتے تھے ہاں نانی کی کہانیاں آج کہاں ویسا وقت ہے
اور پھر اوپر ٹیرس پہ بیٹھ کے رات کو باتیں کرنا
ہ اور تاروں کو دیکھنا
کتنا مزہ آتا تھا بچپن میں ہر چیز جیسی جادوئی لگتی تھی
ہ اور فیوچر بھی بہت خوبصورت لگتا تھا
ہاں اس ٹائم کیا پتا تھی ہمیں آگے کیا ہوگا ہمیں پتا تھی ایسا ہی چلتا رہے گا ہے نا تب لگتا تھا بڑے ہو کے بہت مزے ہو گئے
بڑے ہو کے لگتا ہے بچپن ہی بیسٹ تھا ک
لیکن صحیح میں سچ میں یار بچپن بہت اچھا تھا بچپن کے جیسا آج سوچتے ہیں نا کہ کاش ہم واپس اسی دنیا میں چلے جاتے
کیا یاد ہے کارٹونس دیکھنے کی کریز کیا ہوتی تھی آپ کو یاد ہے آپ بولنا آپنی بہن کو میں آتی تھی میں جب ننال جاتی تھی میں تب آتی تھی پھر آپ کے گھر ڈورے دیکھنے ہ مجھے تو نہیں پ تمبن
ہاں ٹائم پہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ ج جانا کہ کتنا مزہ آتا تھا
ہاں اور اگر بجلی چلی جائے تو موڈ کتنا خراب ہوتا تھا
ہاں اور کیا جیسے لگتا تھا کہ دنیا ہی ختم ہوئی تب متے انورٹر وغیرہ
ہ
اور وہ اتوارے
ہ پورے سکون والے دن تو تھے جب پت چلتا تھا اگلے دن اتوار ہے کتنے خوش ہوتے تھے ہم
ہوں
پلیٹ اٹھنا گھر کا اچھا ناشہ ہ پھر پورے دن کا آرام
ہ اور کیا لیکن شام کو یاد آتا تھا کل اسکول جانا ہے
اور پھر کتنے دکھی ہوتے تھے ہم کہ کل سے پھر سے اسکول اسٹارٹ
اور کیا بچپن میں نا منڈے جیسے دشمن لگتی تھی
تو ہر دن تھوڑا سا منڈے ہی لگتا ہے
سچ میں یار لیکن
آپ کو یاد ہے ہم ڈالس کی شادیاں کرواتے تھے
ہاں اور کیا پورا فنکشن ارینج کرتے تھے
اسٹیشنز بھی بنان تو ت کو تیار بھی کرتے تھے بچپن ان بھی کیا دن تھے گسم سے
اور سپن وہ نا سپنوں ہی کھانا کھاتے تھے جیسے سر ہوتا تھا
ہ اصل میں تو پلیٹیں خالی ہوتی تھی ہم بس ایکٹنگ فل سیریس موڈ میں
بچپن کی نا امیجنییشن ہی نیکسٹ لیول ہوتی تھی وہ پتہ نہیں خیالی دنیا تھی وہ خیالی پکوان
ہاں سچ میں ایک اسٹک کو بھی میجک بنا بنا دیتے تھے
اور ہاں ایک چادر کا گھر بنا کہ خوش ہو جاتے تھے
ہ اب کتنی چیزیں ہیں پھر بھی وہ والی خوشی نہیں ملتی ہے نا
نہیں کہاں کیونکہ تب دل صاف تھا
اور امیدیں بھی کم تھی آج کل لوگ ایک دوسرے سے امیدیں لگاتے ہیں پھر جب وہی ٹوٹتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ خراب ہے
یاد ہے جب سائیکل چلانے چلانا سیکھتے تھے
ہاں کتنی بار گرتے تھے ہم کتنی
اور پھر بھی دوس دن وہی ہوتے
ہاں بچپن میں ڈرک کم ہوتا تھا ہاں
اور اس اس میں کانفیڈنس زیادہ ہوتا تھا
ہاں اور دوستی بھی کتنی پیور ہوتی تھی نا تب
اور کیا ایک چپس کا پیکٹ شیئر کر کے بھی بیسٹ فرینڈ لگتی تھی
اور سیکرٹ باتیں اتنی امپورٹنٹ لگتی تھیں جیسے دنیا کا سب سے بڑا راز ہو
ہاں صحی بات ہے لیکن
مجھے وہ شام میں یاد آتی ہے جب پوری گلیاں بچوں کی آواز اسے بھری ہوتی تھی
ہاں اب زیادہ خاموشی ہوتی ہے
ہوں شاید سب بڑی ہوگی گیا ہے
ہاں لیکن اندر سے ہم ابھی بھی وہی بچے ہیں
ہاں بس رسپانسبلٹیزی زیادہ ہو گئی ہے
اور نیند کم
ہوں چلو میں کرتی ہوں آپ کو فون
چلیے ٹھیک ہے